وعلیکم بھائی جان
وعلیکم السلام کیسے ہو
بہت بڑھیا آپ سب خیریت سے
جی ہاں سب خیریت سے ہے اللہ کی اللہ تعالی کی دعا ہے امی جان ابو جان سب خیریت سے آپ کافی مصروف ہو رہا ہے آپ مصروف ہو گئے تھے آپ نے کبھی رابطہ نہیں کیا
جی اچھا بھائی جان ایک ایک بات آپ سے فرمانا چاہتے ہیں
بتائیے
جیسے کچھ چیزیں ہیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا گاؤں میں شہروں میں جو پہلے کا موسم تھا پاتور تھا خود اب آج کے ٹائم میں دیکھی جائے تو کچھ پروررتن دیکنے کو مل رہا ہے نا تو وہاں دیکھو جیسے آپ نے دیکھا ہوا کیوں پہلے گاؤوں میں ہر گاؤں یا قصبی سے ندیاں گزرتی تھیں جس سے پانی کا حساب بہت اچھا رہتا تھا ہے نا بھائی جان تو آپ نے دیکھا کہ پہلے ہر ندی کے بغل میں ہریالی رہتی تھی اور بہت اچھا تھے اب کیا کارن ہو گیا ہے کہ ندیوں میں پانی بھی بہت کم ہے اور ان کے بغل میں جو سات پات میں جو ہریالی والی پیڑ پودے ہیں گھاس ہے گھاسوں والے میدان ہیں دھیمے دھیمے ختم ہوتے جا رہے ہیں اس کا کچھ کارن سمجھ میں آ رہا ہے کیا مجھے آپ اس کے بارے میں جانکاری دے سکتے ہو
بالکل بالکل احمد اللہ آپ نے جو موضوع بتایا ہے جیسے کہ پانی امپورٹینس پانی جو ہوتا ہے یعنی کہ جو پینے کا پانی ہوتا ہے وہ بہت ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیکو آپ دیکھ رہے کہ اپنے جو دن پرتی دن جنسنکھیا جو ہوتی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ورتمان سمے میں آپ دیکھیں گے تو لگ بھگ جو اپنی سنکھیا جن سنکھیا ہے وہ عوام جو ہے اپنی وہ ایک سو چالیس کروڑ سے اوپر کی ہو گئی ہے تو یہی ہے کہ لگاتار عوام کا بڑھنا ہے تو وہ جو جو پانی ہے وہ ایک سیمت ماترا میں ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے جو ندیاں بہتی تھی ان میں کافی ماترا میں پانی رہتا تھا اور جو پانی جو رہتا تھا ندیوں بہت سوچھ بھی رہتا تھا آپ اسے کسی بھی کام کے پریوگ میں لے سکتے تھے آپ کو کسی پرکار کا کوئی روگ یا کسی پرکار کی جو ہے نہیں ہو سکتی تھی پرنتو آج کل کیا ہے لوگ جو پانی جو ہوتے ہیں اس کا اپیوگ کم کرتے ہیں فالتو میں جائیا بہت کرتے ہیں میں نے یہ گاؤں کے علاوہ میں نے سٹی میں یہ بہت چیز دیکھی ہے شہروں میں بھی کہ لوگ پانی کو بے کار میں ہی جایا کرتے ہیں ان کا کچھ بھی کام کوئ مناسب کام ہو یا نہ ہو پرنتو میں پانی کو یوں ہی جایا کرتے ہیں یہی کارن ہے کہ جو پانی کی جو سمسیا ہے وہ دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے اس میں میں سے رہتی ہو ہے دھیان دینا پانی کا کم سے کم اپیوگ کرنا چاہیے اور جو پانی جو فالتو میں جایا ہوتا ہے اس کو پیڑوں کی طرف دے دینا چاہیے ج سے پیڑوں میں بھی ودھی ہو اس پانی سے
جی جٹ بھائی جان آپ نے بالکل صحی فرمایا اس چیز کو ہم کو اور آپ کو سبھی کو دھیان میں رکھنا چاہیے بھائی جان آپ نے صحیح کہا جیسے کہ آپ نے کہا کہ پانی کو ہمیں ا خراب نہیں کرنا چاہیے پانی کا بچاؤ کرنا چاہیے سوچھ رکھنا چاہیے تو بھائی جان میں بھی یہی کہنا چاہوں گا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی کمپنیاں فیکٹریاں جو آج کل ندیوں کے بغل میں لگی ہوئی ہیں ان کو تھوڑا دور لگایا جائے تاکہ ان سے دشت پانی نکل رہا ہے کیمیکل پانی نکل رہا ہے ندیوں میں نہ آئے کیونکہ ندیوں میں آنے سے کئی کارن ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے تو یوز کرتے نزدیکی پانی نکال دیتے کیمیکل پانی کو تو اس سے کیا ہے جو پانی آ رہا ہے نا تو اس میں ہزار طریقے کی پرجاتیاں جیو جنتو ندیوں کے اندر نواس کرتی ہیں رہتی ہیں اپنا جیون یاپن کرتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں وہ گندے پانی سے کیمیکل پانی سے جو نکلنے والے
بالکل بالکل بالکل ء اللہ یہ آپ بالکل مناسب بات کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکو میں آپ کو چیز سے گفتگو کرا دوں کہ لوگوں کو اس چیز کو ذین میں لانا ہوگا کیوںکہ ذہن میں لانے سے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں معامولات ہوگا کہ جب تک ہم پانی کے اپیوگ کی جو جو وہ مہتوپورن بجہ نہیں سمجے کہ ہم پانی اگر د ید اس پرتھوی پر سے یہ اگر پانی ختم ہو جائے تو جو جو عوام ہے ہماری وہ پانی کے لیے ترس جائے گی اور ان کا ایک سے دو دن جیون ہی کٹن ہو جائے گا کیونکہ پانی کے بغیر جیون کا سرل ہونا یا جیون کا آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے نہ ہی وہ ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ اپنا مرت مرتو ہو جائے گی پانی کے بغیر کیونکہ لوگ پانی تو ایک بےغیرت بےغیرت وستو سمجھتے ہیں پر لیکن پانی کا جتنی مہتتا ہے وہ شاید کسی چیز کی ہو اس چیز کو ہم جو پانی کی جو آوشکتا ہوتی ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کیونکہ آپ جیسے بتا رہے ہیں آپ نے فرمایا بھی کہ جو ندیاں نالے ہوتے ہیں جو فیکٹری سے کیمیکلس وغیرہ نکلتے ہیں بالکل جو کیمیکلس جو نکلتے ہیں فیکٹ وں سے وہ سیدھے ندیوں میں نالوں میں چلے جاتے ہیں س پانی کا آپ اپیوگ کریں گے یہاں کسی پرکار کی کھیتی کشی کریں گے تو جو سبزی اگائیں گی اب جو سبزی کیمیکلس کی جو سبزیاں ہوں گی وہ اپنے شریر پر وپریت پرباؤ ڈالیں گے اور ہمارے جو شریر ہے پالتو میں اس کا کیوںہ میں نےک بٹیاں دیکھ ہیں بیماری ہوتی ہوئے لووں میں تو یہ سب فیکٹریوں سے نکلنے والے جو کیمیکلس ہوتے ان سے ہی ہوتے یہ سب چیزیں
جی جی بھائی جان بالکل آپ نے صحیح فرمایا جیسے بزرگ لوگ ہمارے بزرگ لوگ کہہے گئے ہیں کہاوت ہے بھی آپ کی سنی ہوگی نوٹس نہیں ہوںگی کہتے ہیں آج ہے تو کل ہے اور جین ہے جل ہے تو جین ہے تو ہمیں یہ پانی ہے نا اس کا اتنا ہی پریوگ کرنا چاہیے جتنا ہمیں آوشک ہے ہمیں پالتو میں پہلانا نہیں چاہیے اس کا دسپرریوگ نہیں کرنا چاہیے گندا نہیں کرنا چاہیے ورت نہیں کرنا چاہیے چاہیے اگر پانی برسات کا دیکھو آپ دیک ہی جائے تو برسات کا پانی جو خراب ہو جاتا ان کے لیے ہمیں ہر گاؤں محلے یا اس میں یا تو ندیوں کی طرف موڑ دینا چاہیے پانی کو یا پھر ہمیں ایک پوکر تالاب کا نرماان کرنا چاہیے جس سے پانی کا استر بنا رہے اور رہی بات آپ نے دیکھا آپ نے بتایا تو جیسے کہ یہ جو ندیاں ہے ندیوں کا پانی خراب گہ پہ ہوتا جا رہا ہے اس میں بھی ہمیں دیکھ ریکھ کرنی چاہیے اپنے گاؤ محلے یا اپنی امی باپ ہو بھائی جان سبھی لوگوں ہو ہمیں اس کرنا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ پانی ورت نہ کریں نہ ہی خراب کریں گھر کا جیسے آپ نے دیکھا ہو پڑا کرکٹ ہوتا ہے تو جو کیا ہے اکٹا کر کے ندیوں میوں میں فیک دیتے ہیں
آپ جو
چاہیے بھائی جان
بالکل آپ ایک مناسب بات سے رابطہ کرا رہے ہیں کیونکہ دیکھو لوگوں کو کیا اس چیز کو جین میں لانا ہوگا کیوںکہ آپ سمجھ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا جو ورادھ سمے میں آپ پانی کا اپیوگ کرتے تھے تو آپ کنو سے یا باوڑی سے سے یا نہروں سے یا کسی پرکار کی ندیوں سے ان کا اپیوگ کرتے تھے پرنتو آج کیا کہ برتمان سمے میں ندیوں کے کنارے لوگ اپنی عوام جو ہے وہ بس جا رہی ہے اور اس بساوٹی کی وجہ سے جو ندی نال میںے میں دن دن دشت ہو جتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ جب بےیکار پانی کا جایا کرتے ہیں تو وہ ندی تال میں اڑ جاتا ہے اور دیکھو میں بتا دوں آپ کو کہ جب تک آپ کے لیے شریر میں آپ کے میں جو پانی نہیں ملے گا تھا آپ شریر کو جو ہے وہ اپنی ماس پ پیس یہاں آئے یا پھر کسی پرک کا اپنا کار نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ دیکھ سیکتے ہوں گے کہ شریر میں اپنے میں آکسیجن بھی جو خون ہوتا ہے جو اپنا وہ بھی پانی کی سہتاائی سے ہی گلتا ہے اور پانی کتنا زیادہ اپنے آپ میں اتنا مہتوپورن ہوتا ہے کہ اب جو پانی ہوتا ہے اس کے بنا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز کا آپ نیا نرماان کر ہو جیسے کہ آپ کسی پرکار کی عمارت بناتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ دیکھتے ہوں گے کی پانی کی بہت زیادہ آوشکتا ہوتا ہے تو اللہ تعالی کرے کہ انہوں نے اس پانی چیز کو بنایا ہے اور ہمارے عوام کے بیچ میں اس کو بنایا ہے اور یہی کارن ہے کہ ہماری جو عوام ہے آج کل پانی اوپر نربھر ہے اور اس کا ہمیں اللہ کی رحمت سے ہمیں اس کا بہت ہی ایک
سیمت اور سوچ سمجھ کر اس کا پریوگ کرنا چاہیے اور لوگوں کے میں یہ بیٹھانا چاہیے اور کیونکہ جن میں بیٹھانا چاہیے کہ اس کا کم اپیوگ کریں اور ایک اچت اپیوگ کریں جس سے اس کو ایک لمبے سمے تک بچایا کر جائے بچایا جا سکے اور پالتو میں ہی جایا نہ کیا جائے
جی جی آپ نے صحی فرمایا اللہ تعالی نے سبھی کو ایک جیسا بنا ہے سبی کے لیے ایک جیسا کیا ہے اگر کوئی اچھا کرے گا تو اللہ تعالی تو اچھی زندگی دے گا نہیں نمت دے گا اور جس نے غلط کیا ہے وہ غلط کرتا جا رہا ہے اس کی کوئی خیر نہیں تو اللہ تعالی کی یہاں سبھی کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے تو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا آپ نے سنا ہے دیکھا ہے تو ہمیں یہی تو ہے دیکھو آج کل کیا آئے گا جو پانی ہے پانی سے جیون سبھی کا ہم ان سبھی کے لیے تو ہم تو دیکھو ایک چیز ہے ہم تو جان ہے جانکار ہے سب کچھ کر سکتے ہیں جو انجان ہے جیب ہے پر جی بھیی ہے جو ان کے لیے پانی بھی ہے اور جو آوشک ہے وہ ضروری ہے تو وہ پانی خراب نہیں کرنا چاہیے ندیوں کو صاف کرنا چاہیے ان میں گندی کو نہیں پھیلانی چاہیے تاکہ ان کا جو جیون یاپن ہو رہا ہے وہ بھی سفل طریقے کسی ہو پیڑ پودوں کو بھی پانی پانی ملتا رہے ہے نا بھ ج
بالکل بالکل الحمد للہ آپ بالکل مناسب بات ہے فرما رہے ہیں کیک دیکھو آپ نے یہ بھی دیکھا ہو کہ پانی میر منوج کے اس کے علاوہ اس کو کئی چیزوں میں بھی اس کی جو ضرورت ہوتی ہے کیکہ آپ نے دیکھا ہوگ پانی سے آپ کے لیے جو بجلی ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے جسے آپ یوز کرتے ہیں آپوگ میں لیتے ہیں پانی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جل پر پریون ہے وہ ہوتا ہے کیونکہ پروین ہوتا ہے آپ ایک دیش سے کسی دیش میں دوسری چیزیں لینے جاتے تو جل پرریوہن کا ہی اپوگ ہوتا ہے زیادہ تر کیونکہ وہ جل پرون جو ہوتا ہے وہ ایک سستا پڑتا ہے اور دوسری آپ ایک چیز دیکھتے ہوں گے جیسے کہ نہیں ہے اپنی جو پرتی بھی ہے اس کا صرف نائنٹی سیون جو پانی
جی جی
ناٹی پانی ہے جو کہ پینے کے اپوگ میں ہوتا ہے اور وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ندی نالب تالے اور گلیشئر یا پھر ایم پاڑیوں کے روپ میں اپستت ہے با کا ہے کیونکہ پانی ہے وہ ندیوں میں زیادہ ہی باقی ہے اور میں نے انیک واقع دیکھے ہیں ایسے لوگوں کو جو پانی کا جو وہ اپیوگ نہیں جانتے ہیں وہ بھالتو میں جایا کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ویسے آج آپ سے بات کر کر اچھا لگا بھر دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ
ان مجھے بھی آپ سے با گفتگو کر کے بہت اچھا لگا اللہ تعالی نے چاہیا تی رہے گیاء اللہا